جی السلام علیکم
وعلیکم السلام تو پلے سے نا
اپنے میں تو خیرت سے ہوں لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو فون کروں گی شام تک لیکن آپ نے کیا نہیں میں انتظار کر رہا تھا
جی جی ایکچولی میں بھول گئی تھی اس لیے میں نہیں کر پائی جی بتائیے سب ٹھیک ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے اور بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ اور گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابوولو
امی ابو سب ٹھیک ہے اور آپ کے پاپا کا بزنس کیسا چل رہا ٹھیک چل رہا
جی الحمد اللہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور کہئی کام وغیرہ مل رہا ہے آپ کو کام کیسا چل رہا ہے آپ کا
میرا تو کام ابھی اچھا چل رہا ہے کچھ آن لائن ریموٹ ورک میں نے پکڑا ہے کچھ اب انٹرنیسنلی کچھ ریموٹ جاب پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں
جی جی صحیح بول میں بھی ورک فرام ہوم کو جاب کرتی ہوں اچھا رہتا ہے گھر پ بیٹھ کے کام کرنا کیا ہے فری بیٹھے رہنے سے اچھا ہے کہ کوئی گھر بیٹھ کے کوئی کام لے لو کو کرو بہت اچھا لگتا مجھے تو کام کرنا بہت پسند ہے ورک فرام ہوم مجھے جا کے پسند نہیں ہے کیونکہ جانا آنا بہت پرابلم ہو جاتا لڑکیوں کو گھر بھی سنبھالنا
کیا ہے کہ یہ ریموٹ جاب آج کل بہت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کیک آپ جتنے بھی جو بھی جو بھی آفیشیل ورک ہوتے ہیں نا تو ان میں امپلائی جا کے وہاں کیا کرتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں چیئر میں سامنے کمپیوٹر رہتا ہے ان کا اس کے بعد وہیں سے تو کام کرتے ہیں اگر بینکنگ سیکٹر نہ ہو یا پھر کوئی فیلڈ ورک نہ ہو جہاں کوئی فیکٹری وغیرہ جا کے کام کرنا ہو اگر صرف آفس ہے تو پھر وہ آفس گھر میں بھی تو ہو سکتا ہے آج کل جتنے بھی انٹرنیش مطلب کہ امیریکہ ہو یا پھر انگلینڈ ہو یا اور بھی کوئی بھی باہر جو ودیش کی کمپنیاں ہیں
جی جی
ہے نا کہ اپنا آفس کو ہٹا رہے ہیں ان کا ان سے کہ ان کا ان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو انہیں آفس نہیں رکھنا ہے آفس رکھنے میں سوچے کتنا بڑا کاسٹ ہے آفس کا
جی صحی فرمایا آپ نے یہ سب بھی تو میںنے رکھتا ہے
ہوتا ہے پھر پھر وہ کمپیوٹرس دیں گے پھر الیکٹرسٹی پھر اے سی کا بل پھر ان کا کچھ بھی ریفریش پسمنٹ وغیرہ چائے ناشہ کا پیسہ وہ سارے پیسہ کو جوڑیے گا آپ تو اگر وہ سارے ہی ورک اور پلس وہاں کے لوگوں کو بلا کر کے اگر کام کرائیں گے تو ان کے کوسٹ آف لونگ کے حساب سے ان کو سیلری دینا پڑے گا لیکن وہی سیم کام کو ہاں لیکن وہی سیم کام کو ریموٹلی انڈین سے یا بنگلہ دیشز یا پاکستانیز یہ سب لوگوں کو وہ لوگ ہائر کر کے ریموٹلی کام کروائیں گے تو ان کا کتنا بینیفٹ ہوگا انڈیا کے حساب سے وہ لوگ سیلری دیں گے وہ لوگ اپنے یو ایس ڈی کے حساب سے تو دیں گے نا مطلب کہ لنڈن یا یو کے یا یو ایس اے کے کاسٹ آف لیونگ کے حساب سے تو سیلری نہیں دیں گے وہ تو انڈین کا کوسٹ آف لوونگ حساب سے سیلری دیں گے تو ان کا ایک تو سیلری بھی کم دینا ہے پلس آفس بھی نہیں رکھنا ہے لیپ ٹاپ بھی نہیں دینا ہے کمپیوٹر بھی نہیں دینا ہے ریفریشمنٹ کا بھی پیسہ نہیں دینا ہے الیکٹریسٹی بھی بچانا ہے تو ان کا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اور پلس انڈین میں اور پلس انڈین میں ٹیلنٹ ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں تو ان کو ورک بھی اچھا مل رہا ہے اس لیے جتنے بھی آفیسل ورکس ہیں نا وہ سب ریموٹ میں ہی آنے والے کچھ سالوں میں ٹوٹلی ریموٹ پروجیکٹ ہو جائیں گے جتنے بھی آفیسیل ورک ہیں
جی جی یہی فرمایا آپ نے
ہ ہاں اسی لیے ریموٹ ورک ابھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اور بتائیے اپ بھی تو کچھ کر رہے تھے نا ریموٹ ورک تو پروجیکٹ اھی آن گوئگ ہے یا ختم ہو گ
جی وہ پروجیکٹ تو ابھی چل رہا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام چل رہا ہے اس میں میں کرتی ہے اس پہ دیکے مطلب یہی رہتا ہے جیسے اس کو بھی پرماننٹ کچھ نہیں رہتا تا ہے مطلب تین مہینے رہتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے کانٹریکٹ بند ہو جاتا ہے تو وہی پرابلم ہوتا ہے کوئی پرماننٹ نہیں ملتا ہے اس لیے لوگ آج کل گورنمنٹ جاب پہ زیادہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں مطلب چاہتے ہیں کہ گورمنٹ جاب مل جائے جس سے کیا لائف سیٹ ہو جائے مطلب کوئی ٹینسن نہیں
بٹ اس میں کیا ہے اس میں آپ کو گورمنٹ جاب تو ملنا ایک تو اتنا کمپٹیشن ہے اتنے بے روزگار لوگ ہیں سو ویکینسی آتی ہے تو ایک لاکھ لوگ فارم بھر دیتے ہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تو وہ تو وہ ایک ایک دم لک کا گیم ہے کہ ہم کو گورمنٹ جاب مل جائے بٹ اگر آپ ریموٹ ورک ایز اے فری لینس بھی کرتے ہو آپ اگر پرماننٹ نہ ہوں تو آپ کو جاب سے زیادہ ہی پیسہ دیتے ہیں وہ لوگ تو آپ کیا کرو کہ دو دو فرییلائنس جاب پکڑ کے چلو ایک ختم ہو تو ایک رہے پھر دوسرا ختم ہو تو آپ ایک اور پکڑو تو ایسے کرتے ہوئے آپ کا کیا ہے ہو جاتا ہے ابھی اتنے کام ہے نا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا کام بس آپ کو لیکن لوگوں سے کنیکشن بنا کے رکھنا پڑے گا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے وہی بات ہے کہ جیسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنا لوگوں سے
ہاں ایک دوسرے کو ریفر کرتا ہے کچھ بھی ان کے پاس ہاں کچھ ان کے پاس ویکینسی آیا یا ہائرنگ آیا گا اپارچونیٹی ملا تو وہ کچھ اپنے فرینڈ کو ایڈ کروا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے ہ
کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے جاب ملنا بہت ساری چیزیں پرابلم سالو ہو جاتا ہے ان سب چیزوں
جی ہاں ہوں ہوں
پھر وہی ہے کہ جیسے کچھ بھی جاب ملے تو اس کو لے لو پھر اچھے سے اس کو کام کرو اس پہ اپنا یہ کرو ٹائم لگاؤ تو کوئی بھی جاب کرنے کے بعد پھر پیسے ملتا ہے تو اس محنت کا بہت مطلب مزہ آتا ہے پھر وہ پیسے جب ملتے ہیں تو
جی ہاں وہ تو صحیح ب بات کی ہے آپ نے
جی اور آپ کا کیا چل رہا ہے اور بتائیے آپ
میں تو بس ابھی کچھ نہیں بس صرف ایز اے ورک فرام ہوم کر رہا ہوں دو پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہوں اگر کوئی پروجیکٹ ختم ہونے والا رہے گا تو تو میں دوسرا نیا پکڑوں گا تو آپ کو میں بتاؤں گا آپ کے پاس بھی کوئی اگر اگر آئے گا اپارچونیٹی اگر آپ کے پاس بھی آئے گا تو مجھے بتائیے
جی جی اور اج کل تو سب کچھ بالکل مطلب کیا یہ بولے کہ مطلب سب مطلب ایسا ٹائپ کا کام ہو رہا ہے کہ چلو بہت اچھا ہے بہت سمپل ہے زیادہ پریشر نہیں سب کاموں کا تو بہت انجوائے کرتے کام کرتے ٹائم ایسا نہیں ہے کہ بہت پریشر بن رہا ہے بہت ٹینشن ہو رہا ہے بہت مانسکتا نہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے ایک دم ریلیکس ہو کر کے بہت مزے میں کرتے ہیں نا
ہاں تو گھر پہ آپ کا پیس کمپیوٹر ٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے کس سے آپ کام کرتے
کمپیوٹر ہے
کمپیوٹر ہے نا میرے پاس تو لیپ ٹاپ ہے
اچھا صحیح ہے ہاں لیپ ٹاپ کے بہت فائدے مطلب کہساء ال پ لہرا ہے تو اپنا پلنگ پہ بیٹھ کر کے کر لیے ا لے اٹ کے کر لیے تھوڑا مطلب یہ تھک گئے ہیں بیٹھے بیٹھے تو ہلکا سا لیٹ گئے ہلکا سا یہ ہو کر کے کرنے لگے لیکن کمپیوٹر میں کیا ہے نا کہ نہیں جہاں پہ رہتا وہیں پہ بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے ہی کرنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پر ٹھیک ہے سب کا الگ الگ اپنا اپنا یہ ہے اچھا یہ اور برائی ہے تو وہی مجھے بھی ل توپ اپ تھوڑا میں سوچ رہی ہوں لے لوں
یز یوز کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کمپیوٹرد فاسٹ یوز کر سکتے اس لیپ ٹاپ کے کمپیریزن میں
جی میں بھی سوچھ لوکلی لے لو ایک لیپ ٹاپ اچھا رہے گا
ہاں لے لیجیے
ہ تو وہی ہے کہ یہ سب چیز بہت یہ رہتا ہے کہ سوچھ سمجھ کے لینا پڑتا ہے نا کہ کس ٹپ کا لینا ہے اگر ہمیں ورک فرام ہوم کر رہی ہو تو مجھے اس کے لیے کون سا لیپٹاپ لینا چاہیے یہ سب چیز بھی میں وہی میں سو تھوڑا سوچھ وچار کروں گی اس کے بعد لینے کا سوچ رہی ہوں دو تین مہینے میں لے لوں گی
ہاں تو جب آپ کا لینے کا کچھ پلان بنے تو مجھے بتائیے گا میں بتا دوں گا کہ یہ ماڈل لیجئے یہ اچھا لگے گا
جی جی جی آپ مجھے بتا دیجیے کچھ اور بتائیے
اوکے بس ابھی تو میں جا رہا ہوں ناشتہ کرنے کے لیے
اچھا ابھی آپ کو ناشتہ نہیں ہوا
نہیں نہیں ابھی میں جاؤں گا بناؤں گا خود تبھی کروں گا
اچھا آپ خود سے بناتے ہیں
جی ہاں میں خود سے بناتا ہوں
تو پھر کیا بنائیے گا ابھی آپ
ابھی دیکھتا ہوں کچھ بھی روٹی وغیرہ یا سبزی وغیرہ میں بھی بناؤں گا اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں پروجیکٹ پہ لگوں گا اوکے
اچھا اچھا اوکے اوکے
ابھی جا رہا ہوں ناشتہ بانے میں آپ کو شام کو کال کرتا ہوں
اوکے اللہ حافظ
اوکے اس